ہلو
ہیلو ہاں جی بولیے جی
ہاں
سنا آپ نے کیا کیا کہہ رہی تھی میں اسی کا مطلب ہوا ای ڈبلیو ایس
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک
ہاں اسی کا مطلب پا ای ڈبلیو ایس یہ یہی کے ہے اور ان کی انکم اور ان کی انکم کم ہے یہ بی پی ایل والے ہیں
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہاں اس کو مت تھی مظفر کی چچیری بہن کو یہ ای ڈبلو ایس وغیرہ اس کا ہسبینڈ م تھا وہاں کا اور آدار وادار مب دیدی نے اسے کہا تھا بناؤ اس میں کچھ کیا نہیں ہے ہو جائے گا آپ کی بیٹی کا بھی بلا ایڈ ڈبللیو ایس میں ذمار ہ لیکن جب اس نے بنایا یہ نہیں اب اس کو د اٹھتا ہے کسی اور کا ہو جائے گا تو د اٹھتا ہے
اچا ٹھیک ا اس لیے اس کو پرسن پرابلم ہو یہ ابھی ب بولی ابھی سوچ رہی ہوگی نا کہ اس کی اس کی اب دو دو بیٹیاں وہاں پہ پڑے گی
او ہاں وہ بہت سچ ہے اتنا ضد ہے میری بیٹیوں کا خدا ہی جانیں پھر میں نے کہا کہ
میں نے کہا کہ مظفر آج با کا ہے کسی اور کو کیا پرابلم ہے اس کو آدھار کارڈ راج باغ کا ہے میں بیمنا کی ہوں مجھے آدھار کارڈ بیمنا کا ہے اب میں نے وہ ٹرانسفر کیا ہے راج باغ جل گئی میں نے کہا جلنے والے جلنے دو مجھے کیا کریں گے میں نے کہا آپ خوش میں نے کہا آپ خوش پھر مظفرنبی کا دل اپنا صاف ہونا چاہیے کوئی کسی کو کچھ نہیں کھاتا ہے نہ کچھ کرتا ہے دل صاف ہونا چاہیے آپ نے کیا کہا تھا میرا دل صاف ہے مجھے گوائی دیتا ہے آپ کا جب دل ٹھیک ہی نہیں تھا آپ کی بیٹی کا نہیں ہوا وہاں
ہاں
اوہ اوہ یہ گئی یہ گئی تھی نا میری یہ گئی تھی میری سانس کے پاس بھین
اس کے پا اس کے بعد
نہیں اس سے پہلے ان کا ایڈریس کہاں کا ہے میری یہ دیورانی نے کہا ان کو مہجور نگر کا ایڈریس ہے مظفر نے کہا میں نے ان کو بول کے رکھا تھا اگر یہ آئیں گی کہیں گی ان کا کہاں کا ایڈریس ہے پھر وہ دیدی ہے نا دیدی کی بیٹی ہے نا وہاں پہ بارہویں میں پڑھتی ہے نا اس نے اس نے پھر ماں اپنی ماں کو ڈانٹا بولا کہ آپ کو کیا ہے کون کہاں جائے گا تو ایسے ہی اپنی ماں کو یہ ادھر ہی تھی کہا کہ اس کا ہو جائے گا اس کی وہ سولین میں ہے اس کی بہن وہاں پہ پٹتی ہے ایڈریس ان کو کہاں کا ہو کہیں کا نہیں ہاں اس لیے ضد اٹھا اس کو
اچھا ٹھیک ہے
ہممم
اس میں کیا ہے عزیت اٹھنے والی یہ تو قسمت اپنا اپنا ہے بچہ اپنی قسمت خود لے کے آتا ہے
ہاں یہ مظفر کی بانجی ہے نا وہ شبو
ہممم ہممم
اس نے بھی کہا یہ اپنا اپنا قسمت ہے اس میں کیا جل جانے کی بات ہے
نہیں اس میں جل جانے کی بات کہیں اس میں جلنے والی بات کیا ان کا قسمت وہی پہ ہے تو ان ان کو کون کھائے گا وہ
کوئی نہیں ہاں دیکھو
میں نے کہا اپنے اس کو پرارویز کو پفھییرے بوائے کو میں نے کہا دیکھو پتا نہیں کیسا قسمت کہا کہ دیدی آپ کا نہیں ان کے اپنے باپ کے وجہ سے قسمت تھا جب ان کا باپ وہاں کا تھا تپ ان کا ہاں اس نے کہا پرار پرویز نے کہا میں کیوں جھوٹ بولوں گی کہ کہ آپ کے کہاں کیا آپ کی وجہ سے نہیں آپ کہوں گی میرا دل صاف ہے میں نیک ہوں ایسا نہیں ان کو اپنے ب ان کو اپنے اپنے باپ کی وجہ سے ہوا وہاں پہ ورنہ میں نے خدا کی کسم ان بچوں چونکہ قسم جب مہنور کا ہوا نا
ہاں
مظفر کے ساتھ جھگڑا میں نے کہا نہیں ہم نہیں ڈال گے ڈالیں گے ہمارے پاس اتنی انکم نہیں ہے خدا کیسم ایسا میں نے کہا میں نے کہا نہیں اس نے مجھے اتنا مارا اس نے مجھے نکالا گ گھر سے پھر میں گئی کہاں مائک کے میرا بھائی آیا تھا میری ماں ان کو بھی نکالا وہ بھی پھر میرے ساتھ آئے خدا کی قسم اس نے کہا کہ نہیں میں کروں گا اپنی بیٹی کو پھر اٹھا چار بجے صبح کے اذان سے پہلے اٹھ گیا کون مظفر بیٹا ورنہ اس کو پڑھائی کے بارے میں کچھ پتا ہے
نہیں
گیا کہاں وہاں اذان سے پہلے گیا وہاں کانوینٹ بیٹھا لائن میں لایا وہاں سے ہاں آجان سے پہلے گیا وہاں ب برے اس نے آٹھ سو روپیہ فارم کے لیے
ٹیک ہے
اس نے وہ لکھا اس کو لکھوایا بکھوایا فوٹو گگراف ووٹو گگراف مہانور کا بلڈ گروپ بلڈ گروپ یسٹ ویسٹ کروائیے مہنور کے میں نورتی ماہشا جیسی ہاں ماہیشا جی
ہاں چھوٹی ہو
ہاں جیسے معائشہ کو بھال نہیں ہے مہنر کو بھی بھال بال نہیں تھی اس وقت
اچھا ٹھیک میں نےر کو پھر جلد ہی آتے بر امن شب ہ
منس کو
اب چھوٹی والی کو منشا کو بھی رکھو نا شارٹ بال رکھو اس پ جاچیں گے ہ اس کو بلانٹ کاٹکو
ہاں وہی ہے وہی تھک جاتے ان کے بال دو دو کے خا مجھے آنے ب لامبے تھے نا میں نے اپ نے کاٹے
اچھا ٹھیک
میں نے اپنی کارٹیں
چ کچھ جچتے ہے نا بال ہی بال ن سے لڑکیا جچتی ہے
ہاں مہنور کو بھی جانچتے ہیں اس کو بھی کاٹے تھے نا اس کو بھی تھوڑا کاٹ کیا تھا نا نا ماسی نے یہ گئی تھی کمبرواری اپنی بیٹیوں کو بھی اس کو بھی ہاں آج بوبرانی کو بال بھی اچھے ہوئے ہے قسم سے میں کہوں گی کل فوٹو پہ بہت آپ کی ایسے ہی آپ کی ما کو بھی شفا ہونا چاہیے صحی ہ ان شاء اللہ
امانتمانت اس کو ٹیسٹ کیا کرو
ہ نٹ ایک منتھ کے بہت پھر ٹیسٹ کروانے ہیں نا ڈاکٹر نے کہا نا کہ یہ دیکھیں گے کتنا ریکور
سوں اس کو پر پرسوں اس کو کتنا کریٹن آیا تھا
کم
مطلب کتنا کام
مہمو نے ما دیکھا بھائی وہ گییا تھ نا بڑا بھائی اس کے ساتھ اس نے کہ کی ڈاکٹر نے کہا کم آیا ہے تو ہاں آپ دیکھیں گے اس مہینے میں بھی کتنا فارق ہو جائے گا پھر نہیں کریں گے
ٹھیک ہے ان شاء اللہ انن شاء اللہ الگ
جانا کہتے مجھے اپنا دل ٹوٹ گیا دل ٹوٹنے کی بہت نہیں ہے اس کو اس نے دوائی دی وہ اسے پہلے بھی دی تھی نہیں نہیں
ہاں
پہلے بھی پہلے بھی دیتی تھی اچھی طرح سے نکال کے دیتی تھی دیکھو کاالکو ہے
اس کو اب دوائیں نا ٹائم پہ ملی ہوگی
ہاں ہاں دعوا وہ بڑی والاری نہیں تھی ہاں دیکھو وہ مت دیتی تھی اسے دوائی وائی
نہیں
اس کو اس کو خود نکلا شگر اور ہائی اور سب اور سب سے زیادہ ہائی نکلا
سچ میں پہلے نکلا ہوگا نا اس تو آپ ابھی دوائی شائی جب کھائے گی تب اس کو کم ہوگا
بوبرانی کو بوبرانی بوبرانی کو نہیں میری بڑی بھابھی کو نکلا
وہی میں بول رہی ہوں جب وہ دوائی کھائے گی پھر کام ہوگا نا اس نے م دوائی کھائی ہوگی
اب کھاتی ہے نا جاتی ہے نا بڑے ڈاکٹر کے پاس پائیویٹ اب آنکھوں کو ہوا ہے اس کو نا آنکھوں کو ہوا ہے شوگر
اچھا ٹھیک ہے اس کو پھر ہائی لیول ہوگا
ہائی لیول سے میں اب بوبا رانی کو کہہ رہی تھی اب وہ بھی ہمیں یہ آکھنا ہے کہ اپ اگر آپ کو ہم نہیں جاتے تھے دیکھنے اگر اس کو کچھ ہو جائے وہاں تو جانا ہے ہمیں اب اس کو اس کو بھی شفا کرنا چاہیے خدا وہ بھی ہے نا ہمیں بہن ہمیں بہنوں کو ہے نا وہ بھی پھر
ان بتی سڑے
وہ دیکھو وہاں پہ بچے ہیں وہ بھی ہم وہ ہمارے ہی ہے
آج کل یہ پتا ہی نہیں چلتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے مت
نہیں
آج بتائی
میں نے آپ نے کتنے ستم دیکھو میں نے کتنے ستم کہے آپ کو
ہاں ہاں میں بول رہی ہوں نا وہی پتا ہی نہیں چلتا انسان کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے
ہاں
پرابلم تو وہی ہے نا
اب آپ کو کتنے رہ گئے آپ کو کتنے رہ گئے
مجھے لگتا ہے مجھے یہ یہ والا پانچ ہو جائے گا نا کمپلیٹ
ہاں
ہاں آپ کو میرے ساتھ وہ تیسری والی پالا اس کے بعد آپ پھر مجھے ایک کرو گی
ہاں میں کروں گی میں کروں گی آپ کو آپ یہی سے ہوگ جائیں گے آپ کے کمپلیٹ
ہاں مجھے لگتا ہے مجھے پانچ کمپلیٹ ہو جائیں گے اب مجھے لگے گا نا جب میں یہ چھوڑوں گی نا تب مجھے اب پت چلے گا
اب میں آو قب بھی کروں د نا اس وقت
ہاں ہاں اس کے بعد آپ کرو گی نا مجھے پہلے میں یہ سبمٹ کروں گی اس کے بعد آپ مجھے میں بولوں گی آپ بک کرو تو میں کہا رہا اب میں آؤں گی ٹھیک ہے ابھی ہے ابھی ہے
پھر اس کے بعد مجھے کتنے رہ جائیں گے
پھر آپ کوج میرے ساتھ آپ کو اور ایک کال کرنی ہے وہ ہو گیا آپ کو دو کالز اور کہنے تو ہو گئے پہنچ
اچھا پھر وہ دو کس کے ساتھ کاروں گی
وہی میرے ساتھ ہی آپ کرو گے نا ابھی آپ نے میرے ساتھ تین ہی کیے نا
ہاں ہاں
آپ نے میرے ساتھ تین نہیں کیے ابھی آپ کو دو کرنے ہیں تو ہو گئے میرے سات آپ کو کمپلیٹ فٹ کوئی اور ایک بنتا ڈونونڈوں گی
ہاں
جس کے ساتھ آپ اور ایک اس کو نہیں بول سکتی آصف جو نا چھوٹی والی بہن کی بیٹی ہے اس کو بولو یہ کر ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اس کے ساتھ آپ پہنچ کر سکتے ہو
اوشی کو بولیں گے
وہ بول رہے ہیں نا ان کے پاس کوئی آئی فون ہے آئی فون پہ نہیں چل رہا ہے یہ
عش کو نا میرا جیسا فون
ہاں اس کو چلے گا پھر آسیی کو بولو پھر اس کو کرو کار ایپ ڈاؤن لوڈ
ٹھیک ہے
آسی کو بولو کار ایپ ڈاؤن لوڈ ہو مگر اس کو بولنا ٹھیک ہے
اس کو نہیں آئے گا نہیں آئے گا اس کو نہیں آئے گا ایسا سمجھ مجھے بات پتا ہے نا
ٹھیک ہے ہے
ہوں